ہیلو سسلام
ہوں وعلیکم اللام
اب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہوں
اچھے سے
ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
طبیع ہاں شکر اللہ کا طبیعت کیسی ہے
ٹھیک ہے آپ سنائی
بس بڑھیا سب چل رہا ہے طبیعت کیسی ہے فرق ہو گئی
میں ٹھیک ہوں اس وق تو تھوڑا فرق ہوتا ہے
اچھا
ہوں
ٹھیک ٹھیک بس کام پہ آیا تھا تو سوچا آپ کو کال کروں
ہاں میں ایشور کے میں دریا دریا کے کنارے پر اسمت میں میں بیٹھا ہوں اور وہ پانی کے لہریں گنتا ہوں
اچھا
پانی کی لاہری گنتا ہوں کتنے ہیں چار لاکھ پچیس ہزار ہو کے چار لاکھ پچیس ہزار لہری منی گن گن لی ہے اس وقت تک چار لاکھ پچاس ہزار اب آگے آگے بھی دیکھتا ہوں کتنے لہر اٹھیں گے اگر اگر یہ یہاں کبھی دو دو پ کبھی بارش ہوتی ہے بار یہ بادل بادل پھٹنے کا امکان ہے لہذا میں لہذا میں ہوشیاری کے ساتھ کام لیتا ہوں کیا ایسا نہ ہو کہ مجھے مجھ پر یہ بادل پھٹ جائے کی کیونکہ میں دنیا میں ایک ال الاو روحوں دنیا میں اللہ الرحم اس وقت
بک بالکل بالکل اور باقی سب بچے ٹھیک ہے
ہاں بچے ٹھیک رہ ہوں تو چلتے ہیں پھیھرتے ہیں
اچھا اچھا بیوی ٹھیک ہے اچھے چلو اللہ ان کو سب کو خوش رکھے آ بات رکھی باقی سب ٹھیک
ہاں ب جی باقی ٹھیک ہے چلو خدا حافظ بس اس وقت اور فرمائیے کیا فرماؤ
ہاں اور کچھ فرمائی اپنی
یہ میں دیکھتا ہوں یہ چیل کو دیکھتا ہوں چیل کو دیکھتی ہے یہ بولی اپنی کرتی ہے کسی کے کسی کسی گنائی کے کسی گنائی کا دکان اس کو نظر آتا ہے جہاں پر یہ اس جہاں پر یہ بکرا اوزاں رکھا ہے اور چیل اس کی طرف دیکھ رہی ہے وہ وہ دیکھ رہ ہے کہ کہ گنائی کو کب نت آئے گی میں اس کو ایک ٹکڑا لوں گا وہ اس لیے بولی کرتی ہے سامنی
اچھا
ہماری ہمارے د یہاں چنار کا درخ ہے اسی پر وہ وہ بولی کرتی ہے
ہ
تا کی کرتے ہے کیا گنائی کا یہ کسائی کا دکان آ گیا ہے وہ اس کی نظر میں اور وہ آیوجنا رکھا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو یہ کبر اندر جائے گا یہ کسائی کسائی نہ اپنا نہ پڑائی اور میں اس کا گوشت کا ٹکڑا لوگوںا اس کے وہ اسی کی انتظار میں ہے میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اسی کی طرف
اچھی بات ہے
ہاں
اور
اور اور کیا وہ بولتا تھا وہ بولتا تھا وہ گ لادا گتلا دا گت ل دا وہ بولتا تھا
کھانا کھایا آپ نے
نہیں ابھی نے کہاں میں اس کی طرف دیکھتا ہوں چیل کی طرف وہ کب نیچے اترے گی اور کسائی کی دکان پر چھاپا مارے گی
اسی کی طرف دیکھتا ہوں
ہ ہاں جی یہ اچھا سالان کیا پکایا آپ نے آج مطلب آپ کی سوج نے کیا سالم پکایا آج
سالم بق ہے وہ یہ ساگ لایا اس نے تو ساگ ل ہے اور اس کے ساتھ وہ وہ کیا لگائے گی تو وہ پتا نہیں ہے وہ اسی کو پتا ہے میں نے اس کو تھا کہ چلو پنی ڈھیل لائیے پنیر ہی لائیے پنیرا پنیر لائی وہ بولتے نہیں وہ بولتے نہیں ہے
اچھا
ہاں
چلیے کبھی آؤں گا آپ کے یہاں تو میں پنیر لاؤں گا اپنے ساتھ ہی آپ کو آپ کے لیے لاؤں گا پنیر
یہ یہ وہ وہ گوشت ختم ہو گیا جو تھا عید کا گوشت ختم ہو گیا
ہاں وہ تو کب ختم ہو گیا ہے آپ کو نہیں ہو گیا ہے وہ تو کب کا ختم ہو گیا ہے اس کو بھی
اور کچھ لوگ کچھ کچھ بندے ابھی بھی کھاتے ہیں
ہوں
وہ کچھ بندے ابھی بھی کھےئے یا ہمارے وہ ہمارے ہ ہمارے پڑوس میں ایک ایک دیدی ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے جی جی وہ ہاں اس اس کو فریج میں ابھی گوشت ہوگا وہ وہ پی وہ ٹکڑا ٹکڑا کھاتے لاتی ہے پکاتی ہے وہ بہت کنجوس ہے بہت کنجوس ہے بکیلا ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے دو بیٹے بھی وہ بھی کنجوش ہیں ا بس بس چلو اپنا کام کریے میں بھی اپنا کام کروں ٹھیک ہے
نہیں اب تو یہی تو ابھی آیا آپ کو بھی موقع ملا آپ کو آپ کے ساتھ بات کرنے کا پتا نہیں کا ملے گا تو اسی لیے آپ کے ساتھ کچھ بات کچھ دیر باہر کرنا چاہتا ہوں
آ نے کہا تھا کہ دس منٹ میں ہم باتیں کریں گے پندرہ منٹ بھی اوپر ہو گئے تو ہ تو
نہیں نہیں ابھی بالکل کچھ ابھی کہم پندرہ منٹ ہو گئے ابھی تو چار پانچ منٹ ہی ہو گئے
رکھا ہے مجھ مجھے پتا ہے کہ آپ آپ کتنا کریک مائنڈ ہے تو باتوں نہیں ہے بہت باتوں نہیں ہے تو اس لیے میچ
اچھا مجھے ایک بات بتائیے ہاں ہلو مجھے ایک بات بتائیے ہیلو
ہوں
یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ان کو وہ رنجن چاہ ہے نا
ہاں
جو ہم نے بھی ہسٹری میں پڑھا تھا کہ وہ پہلے مسلمان بن گئے تھے یہاں پہ عمران
ہوں اس کو اصل اس کا دوسرا نام تھا رونٹکشا رونٹکشا اس اس کا نام تھا رٹکشا یہ ہاں رٹکشا بھی اس کو کہتے تھے
اچھا اچھا یہ یہ جو ہے نا یہ جامع مسجد بنائی کس نے ہے
بادشاہ نے بنائے ہیں بغل بادشاہ نے بنائی ہے
نہیں مغل بادشاہ نے کہاں بنائی مغل بادشاہ سے پہلے ہی وہ کسی نے بنائی ہے مسلمان حکمران نے
ا مسلمان وہ تو مغل بادشاہ وہ تو مسلمان ہی تھے انہوں نے چپی چپی ہندوستان میں ہندوستان نے بہت سی جگہ مسجد مسجدیں بنائی تعمیر اکبر باد صاحب وہ جس نے دینی الائی کا مذہب اختیار کر رکھا تھا تو اس نے بھی مسجد بناائے بہت م جید بنائے اس نے بھی بہت مسجدیں بنائی اس نے بھی
ع مسجد ہے یہ جو جامع مسجد ہے نا یہ مغل بادش نےنی بنائی اس یہ پہلے بنائی یہ پہلے بنائی وہ سلطنت تھی نا مسلم سلطنت یہاں پہ کشمیر میں مغل بادشاہ مغل مغل خاند مغل یہ
وہ ہماری وہ کشمیر وہ ہماری کشمیر کا بادشاہ تھا وہ
ہاں اس کا نام تھا سلطان اس کا نام تھا سلطان س اندر وہ وہ انہوں نے تب بنایا جب یہاں پہ آئے تھے نا سادات میر صدی الحمدانی رحم اللہ اور ان کے ساتھ سادہ تھا وہ تب وہ ان کے دور میں بھی وہ آئے تھے سلطان سے کے اندر تو وہ انہوں نے ہی بنوائی تھی جامعہ مسجد
گنگا مجود انہوں نے پھر یہ زیر سر پر سے اس کا یہ ہمارا یہ باتشاہ تھا ہمارا کشمیر کا بادشاہ وہ بھی اس کا لاسٹ میں اس اسی نے یہ وہ بادشاہ ہمارا ہے بڈشاہ جس کوو کاٹے ہیں بڈ شاہ بڈ بادشاہ نےی بادشاہ کی قیادت بادشاہ نےی بھی باد میںاہ آخر میں اس نے وہ قیادت کی ہے اس کی نگرانی رکھی ہے جنرل آف
نہیں تو رکھی لیکن وہ تو اس کا پر پوتا تھا زنالابدین جس کو بولتے تھے ہ اس وہ تھ تھا اسس ق اصل ت سکندر احمللالہاہ وہ تھ تھا وہ پرپوتا تھا اس کا
مطلب مجھے لگ نہیں لگتا وہ پرپتا اس سے بھی مطلب آگے ہوگا وہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹا ایسا کچھ ہوگا اس کا تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ جو ریپیئر رینویشن کی تھی اور بڑھائی تھی جگہ وغیرہ وہ پھر مغل بادشاہی کے دور میں جو ہے وہ کی تھی اس نے اورنگزیب نے اور رضیب عالمگیر رحم اللہنی تو انہوں نے پھر وہ اس کو ٹھیک ٹھاک وغیرہ مطلب اچھی سے ہو
اور یہاں بہت س بہت ساری مسجدیں ہیں بت پتھر مسجد بھی ہے
ہاں ہاں پتھر مسجد پتھر مسجد بھی بالکل بالکل ہاں ہاں بالکل وہ پتھر مچ شا ہےید اس نے دارا شکو نے بنوائی تھی مجھے لگتا ہے نہیں نہیں پتر ش وہ وہ بھی شاید نہیں نہیں وہ دارا شکر جو تھا نا وہ تو وہ تو وہ کچھ دینی الہی ٹائپ کا وہ ذہنی ذہن رکھتا تھا اس کو تو دینی فم نہیں تھا وہ کیسے بنااتا شاید وہ اس
وہ کیوں نہیں بناتا کیا بولتے ہیں پہلے تو یسا اکبر بادشاہ تھا تو وہ بھی دنی الائی کا نظر رکھتا تھا لیکن اس نے بھی مسجدیں بنائی بہت بہت ساری مسجدیں بنائی
دینی علاج تو اسی نے بنائی وہ وہ کہاں رکھتا تھا نظریہ اسی نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اکبر نے وہ تو اکبر نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ جو پتھر مسجد ہے یہ یہ دارا شکوں نے نہیں بنائی وہ بنائی تھی شاید یا تو ہما ہماوں نے بنائی یا تو اس نے بنائی اورنگ زیب نے بنائی ن جہانگیر
کیا بولتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جہانگیر جہانگیر بھی رام بادشاہ آیا تھا سری نگر میں کشمیر میں آیا تھا وہ کشمیر کو سیر سپاٹا کرنے کے لے آیا تھا پھر وہ تاریخ ہے کہ وہ مغل مغل راستے سے وہ مغل راستے سے وہ پھر جان بک ہو گیا تو پھر اس کو جو اس کے ساتھی تھے جو اس کے نوکر چا کرتےے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے باہر لائیں گے یہ تو ناممکن بات ہے پھر اس کو اندرونی یہ سب ڈھانچا نکالا اس کا صرف کاک کھوکھلا یہ جسم اس کا رکھا باقی جو اندرونی تھا وہ انہوں نے دفن کیا ادھر مغل سائڈ سے
ہاں ہاں بالکل
پھر وہ ڈانچا انہوں نے خالی ڈانچا جو اس کا جسم تھا وہ باہر لے لیا تاکہ وہ اس کا اگر وہ ڈھانچے کے ساتھ ہی اس کو اندرونی
بالکل بالکل تو بالکل وہ خراب ہو جاتا ہاں سٹ جاتا ہ بالکل بالکل اس کا س ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس اسس اس کے بارے میں ہم اس کے بارے ہم تفل تفصل سے بات کریں گے کبھی ٹھیک ہے تو آپ اپنا کام کرے گا مجھے لگتا ہے آپ بزی ہیں تبھی آپ جو ہے بول رہے تھے کہ چلیے بیٹھے ہ اللہ کے حوالے السلام علیکم وورحمۃ ال
وعلیکم السلام